ہیلو
ہیلو
السلام علیکم کیسے ہو
وعلیکم السلام سب خیرییت
جی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں
جی سب خیریت ہے ہمارے جی اللہ کا ش شکر ہے آپ کی دعیں ہیں بس آپ بتائیے کیا کر رہے گ ابھی
بس کچھ بھی نہیں بس میںطلب فون میں وہی آج کل کا فیشن دیکھ رہی تھی کیسا چل رہا ہے آپ کا مطب نئے نئے ایسے ایسے کپڑے چل نا جو پہے زمانے میں چل چکے ہیں بتا ہے تمہارے
پہلے کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا پہلے کے زمانے میں بس یہی سوٹس سلوار سوٹ سلوار ز ز زیادہ تر یہ لڑکیاں جو آج کل کر رہی ہیں نا یہ لڑکیاں مطلب اتنے اتنے سے ک کپڑے جو پہن رہی ہیں یہ یہ اورا گوورا سب کچھ چینج ہو چکا ہے
ہاں سب کچھ پہلے کا پہناؤ ن زیادہ بیسٹ ہوتا ہے ہے نا کوئی کچھ نہیں مطلب لڑکی ساددی سمپل ہی اچھی ہے
سادے سمپل ہی صحی لگتا ہے ہاں بیکار ہی لگتی ہے کہ کوئی سی بھی ڈریس پہلے یہ
ہاں صحی کہہ رہی ہ وہی والی بات ہے نا کہ پہلے تو میں نے پہلے
پہلے کا زمانہ یہ تھا کہ بھائی لڑکی کو باہر جانے نہیں دینا نہیں دینا بس پہلے کے زمانے میں سب ٹھیک تھا
یہ تھا ہاں بسرے من میں یہ کہ بھینا ہے کپڑے پ پھر باہر نکال آج کل تو پ کہ کیا پہ گر سے باہر نکل جاتی ہیں اور کچھ کہتے بھی نہیں ملتی فملی والے
کل تو جنریشن اتنی بیکار ہو گئی ہے کہ لڑکی کا باہر نکلنا بھی
نکلنا نہیں دشوار مل بہت بیکار ماحول چل رہا ہے نکلنا مطلب نکل نکلتے کچھ
ہاں ا بھائی وہ اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں کہ وہ تو اپنے نظرییا ٹھیک کر کے جا رہ ہے نا لوگوں کی غلط ہے کہ لوگ ہاں لوگ جو بات مناات ت نا لڑکی کو دیکھ کر وہو بل آاتتے ہیں پہلے کے زمانے میں
ل کہ توم میں سار ل کہ سگری گلا لگ دیک بس یہ ی لڑکی طرح نکلتی متی وہ کہاں نکلے د دیدی است لی بابا کچھ ہوتا نہیں تھا چھوٹی والی ابھی کل پڑھائی وڑائی کر ت تو اس لڑکیوں نے فیشن کرا بھی نہیں اور
ہاں
آج کے زمانے میں اب لڑکیاں پڑھ رہی ہیں تو مطلب کہ اپنی مرضی سے کپڑے پہن رہی ہیں مگر باہر کا ہی ماحول ٹھیک وہ تو اپنے بھے وہ پہن رہی ہیں کہ صحیح کے لیے ہاں اور لوگ بات ہی بہت بنااتے ہیں بس یہ باتیں بہت بن یہ جنرین چل رہی نا ہاں ہاں وہ غلط چلتی ہیں پھر وہ اچھا بھی نہیں لگتا تو لڑکی اگر زیادہ سے زیادہ پردے میں ہی نکلےا زیادہ اچھا رہتا ہے
بہتر ہے پردے میں ہی نکلنا چاہے لڑکی کو
پہننے کو منع نہیں ہے پہن لے گھر میں پہن لیں شوق پورے کر لے اپنے کیا ہے مگر باہر جک رہی ت تو پرد میں نکلے اتنی زیادہ بس نا کیونکہ زیادہ تر سرکشا بھی تو نہیں ہے نا باہر
ہاں کچھ بھی مطلب کچھ بھی سیفٹی آج کل تو د مطلب یہاں پر کچھ بھی سیفٹی نہیں ہے کچھ بھی لڑکی بس لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہونا تو
ہاں اور وہی تو مطلب کوئی پبلک دیکھ ج نا تو کچھ بولتی بھی نہیں ہے کہ یہ بیچ میں انوالو ہو جائیں اب تو ہاں اور وائرل کر دیتی ہے اور وائرل کر دیتی ہے وہی والا تو بات ہے اب وہ یہ نہیں دیکھتی وہ بھی کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے اور اب تو ہے جینٹس بھی ایسے ہو رہے ہیں کہ وہ بھی مطلب دیکھیں گے اور چپ چاپ کھڑے ائیں گ بس ا پہلے کے زمانے میں س کچھ نہیں تھا اگر کچھ تو کچھ کہہ رہے ہیں تو سحل کر دی تھا وہ اسے گھر کا چھوڑیا چل بہن میں چھوڑیا ہوں مطلب اب ایسا کچھ نہیں ہے اب تو مطلب ایسا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا نا تو دوسرا کے جبھی اسی اسی کی طرف سے بول رہ ہے گا ہاں وہی بات ہے دیکھ کر ایسے دیکھا دیکھنے کم لگ جاتا ہم کبھی ان کے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں پھر آ
ہاں بس یہ ہو کہ یہاں پر ایکسیڈینٹ ہو جائے یا پھر کسی کا کار کار ٹھک جائے مطلب خون بہ رہا ہے تو لوگ ویڈیو بنا لیں گے
تو لوگ ویڈیو بن لیں گے م گھر اسپتال نہیں پہنچائیں گے ہاں تو دتے ہم ایک دوسرے کا م دیکھتےم کہ گ لی بھائی
ہاں بس یہ ہوتا ہے اتنے میں چاہے بند کی موت
مت ارے بھائی تو منہ دیکھ کر جاگے وہ تو چلا ہی جائے گا نا تم بتا لو کہ تمہارا کیا بکل جائے گا صحیح والا سنا نا پہلے کا زمانہ ٹھیک تھا ہاں اللہ خوش ہوتا ہے اور
والا اللہ ہو بگوان ہوپر والا تو خوش ہی ہوگا اور آج کل پت ہے کیا ہو گیا ہے ہاں پہلے تھ تو زمانے میں سب مل جل کے رہتے تو آج کل کیا ہے مسلم الگ ہندو الگ لڑائی جل چل رہی یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہاں اپنا اپنا دیکھتے ہیں مسلم انہیں مار رہے ہندوں نے مار رہی
ہاں بس یہی چل رہا ہے چھوٹا بڑے کو مارا بڑا کسی کو مار رہا ہے لڑکی کسی کو مار رہی ہے مس بیسلہا ماراات کی زا
پردے میں اگر لڑکی نکل رہی ہے تو لوگ وہ لوگ بولیں گے اگر ہماری طرف سے کوئی ہندو نکل رہا ہے تو ہمارے لوگ بولتے ہیں مسلمان یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں وہی سب کا اپنا اپنا اپنا اپنا ایمان ہوتا ہے سب
ہاں پہلے کے فیشن میں زیادہ کچھ چل نہیں رہاتا ہے وہ تو بات الگ ہے کہ فلمی دنیا میں چل رہا تھا ہاں مطلبتادہ کچھ نہیں تھا بس سارا سمپل ساڑی واڑی ہو گئی ہندوؤں کی جو ہوتا تھا ہاں اپتنا سٹ سلوار و س تھا شلوار کمیز ہو گئی لمبی لمبی چیزیں ہاں ہاں چھوٹے چھوٹے ہاں شرٹس نہیں چلتی تھی ذرا تو سب چل رہی ہے اب لڑکی پہن بھی بھی ہے اپ آ گ اسائٹمنٹ بر لڑکی کی می پانی
پت میں بھی اب بڑی ہو گئی ہوں پہلے میں میں کیا کرتی تھی پہلے وہ چھوٹی سی تھی اگر میرے میں میرے کو کوئی فراک گاؤن وغیرہ بھی عید کے لیے آ جائے نا تو مجھے بہت پسند آتا تھا اور میں پھر میلے میں جات مزے کرتے تھے آج کل آپ تو یہ ہو گیا کہ کہاں کیا میلہ کیا کپڑے کیا وہ بس
کریں بس تیارد کیا کریں یہ سگیا سے تو سر گھر میں ہی زیادہ سیف اپنے گھر میں ہی زیادہ بڑھیا ہے
پھر آج کل کی جنریشن بھی ایسی نہیں ہے کہ باہر نکل سکے ہم تیار ہو کے
ل ماحول اتنا خراب ہے زندگیوں ہر گانے کچنے گا بتائیے گا ا جائے بھی م لتی ک لیے کوئی تو سرچا کے لیے ہونا ہے جس
ہاں پرانا زمانہ نا بہت صحیح تھا بہت صحیح لوگ کسی کو کچھ نہیں بولتے تھے
یہ رقت ہے
آج کے زمانے میں اگر ہم جس ٹاپ پہن کے باہر نکلتے ہیں تو بھائی اتنی باتیں نہیں بنےیں گی
نی چاہیے ہاں سی گ رہ پہلے ہی زان کم سے کم سور سلات آپ دیکھتےتے نہیں
ہاں باتیں نہیں بناتے تھے بس یہ سوچتے تھے کہ ہاں بھائی لڑکی اچھی ہے سیددھی سادھی شلوار قمیص پہنتی ہے
ہاں ا رے سے ب جڑ گا بگیر بگیر کڑے چل رہے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے کپڑے چل رہے ہیں جیسے مطلب کہ آج کل کی بتائے لڑکیاں ایسی پہن رہی ہے کپڑے جیسے فلمی دنیا میں پہنتی ہیں نا ل سیلیبریٹی وہ پہنتی ہیں پر بیسٹ بیا بننا چ رہی ہیں تو وہ وہ پہنتی ہیں اب بھائی ان کا الگ ہی ہے
بت ہے آج کل اگر سیدھی سادی لڑکی بھی جیسے جینسٹاپ وغیرہ نکل جائےا تو تو اس کو کہ دیتے ہیں یہ تو خراب ہے ل جی
یہ تو ایسیے لوگ ہیں
یا ایسا ہو رہا ہے ب تو آ آج کل کے لوگوں کو مطلب انسانیت ذرا سی بھی رہ ہی نہیں گئی لوگوں کے اندر
ا
پہلے کے زمانے میں پتا کیا ہوتا تھا بارش آتی تھی بارش میں کھیلتے تھے لوگ آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ اتنی گرمی ہے گرمی میں کوئی بارش وارش کا نام نہیں ہے اور پھر پھر یہاں پر اچھا بھی نہیں لگتا پہلے پہلے پیڑ پودے جب پیڑ پودوں میں گا پوس میں بارش آتی تھی تب اچھا لگتا تھا
ہاں اب تو پت نہیں کیا ہی ہو اور اوپر سے آ پہلے کے برکے ت فی خائیاے آج کل کی برکھے دیکین توم نے اتنے اتنے فیشن میں چل رہے ہیں جس کی مطلب کہ برفے اتنے ٹائٹ چلے مطلب پوچے م اور اس طریقے سے کسی کا کلر کچھ کسی کا کچھ کوئی کہیں سے کھلاپ تو برکے بھی تو طریق کیانسل ال ہیں ن کھلے کھلے مطلب کہ پہلے ہی صحیح تھا اتنا فیشن آ گیا نا تو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ د لگنے لگی ہیں جو پہلے سے میں صحیح تھے نا وہی سح ت اب تو اس کے اندر اتنا امپروومنٹ کر تو وہ بےکاری ہی لگنے لگے ہے
ہاں جی ہاں جی پہلے تو بھائی سادہ سمپل برکے چلتے تھے اب تو ابایا چل گئے یہ چل گا ہے وہ چل گا فیشن کے کچھ بہت
اب تو بہت کچھ چل گیا فیشن کا پہلے بس کیا آتا تھا اپنا کھاتا تھا اور اوپر سے حزاب نہ با اور اب تو ہاں اب تو اتنی چزیں چل گی ہیں کہ لڑکیاں پتا کیا کرتی ہیں م نے تو خوش کو دھا برہ پہ ل گی اور گلے مٹے پکے
بس یہ کرتی ہیں ہاں بنا پرڑ د کے جاتتی ہیں ہاں جی ہاں جی بس یہی کرتی ہیں اج کل بھی لڑکیا
ہاں اور
برتنی برخا پہننے کا فائدہ کیا
توھر برخا پیننا کا فائدہ ہے کیا ہے یہ تو م سو میں نے دیکھ لیا تھا ایک بار ایک لڑکی کو تو میں کہ نہیں بت نہیں برقہ پہننے کا کیا فائد ہے
ہاں جی ہاں جی پورورا تو فیس کھول کے جا رہی ہے بہن پھر کیا فائدہ ب
کوئی ب یہ بات یہ کہ پہنے جو کپڑے چلتے تھے وہ زیادہ صحیح چلتے تھے اب جو کپڑے ہیں مطلب کہ شلوار سو میں بھی ات طریقے آگئے کوئی آس طریقے سے کٹنا ہے پ دامن چھوٹا ہے کوئی آگے سوچا نہیں چاہے آج کل ایسا کر ا
بس یہی فیشن چل رہا ہے بس پرانا زمانہ ہی صحیح لگتا تھا میں تو یہ سوچتی تھی کہ میں پت نہیں کیوں بڑی ہو گئی چلیے بس صحیح ہے اچھا اللہ اور کب بات کریں گے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک اللہ حافظ